ہلو
ہاں السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہ
کچھ نہیں بس بیٹھی تھی ابھی
کسی گہری سوچ میں لگ رہی ہو
یہی سوچ رہی تھی نا کہ آج ان کے بچے جو ہیں کتنے بگڑ میں سوچ رہی کہ آج کل کے بچے چیز جو ہے نا کتنا بگڑ
جی سچ میں ہاں ہو کیا
ماں باپ کے لیے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ ذمہ داری جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے
ہاں یہ بھیٹھیک سچ ہی ہے کیونکہ اولاد کی پرورش بچوں کی تربیت کے اہم اصول وہ اپنانے ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے ایک بات ہم کہے کہ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے
ہاں صحی بات ہاں وہ تو ہے ہی ضروری مطلب جن کو نہیں ہے یہ تو وہی سمجھ سکتے ہے
بالکل ان کی اچھی پرورش والدین کا سب سے اہم فرض ہے یہاں سب کچھ نا کیا یہ سب کچھ بنیاد نوکات ہے جو انسان جو ماں باپ ہی پورا کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کی اسکول بچے کی پہلی درسا اس کی ماں کی گود ہے وہی ہے
پروری جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے سب سے خوبصورت سفر بھی ہے
ہاں
لیکن یہ بہت ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے یہ کچھ مطلب بنیادی اسول اصول ہے جو ہر والدین کے کام آتے ہیں
ہاں صحی میں اپپنی سچ بولا پتاہ محبت اور ثقافت کا توازن کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پیار ضرور کرے بچوں سے لیکن حد سے زیادہ لاڈ نہ کرے جس سے وہ بگڑ ہی جائے جس سے ان کو ص سے ہی کیا ل پہچان ہی نہ رہے
لیکن آپ کو پتا ہے شرد کے بغیر جو پیار ہے نا وہ صرف ایک ماں باپ کا ہے
ہاں وہ تو ہے لیکن ماں باپ کو بھی پیار ویسے کرنا ہے جس سے لگے بچے کو کہ یہ پیار کر رہے ہیں یہ من مانی میری نہیں مان رہے ہیں
وہ بات تو صحیح ہے میں وہ نہیں بول رہی ہوں میں بول رہی ہوں شرت کے بغیر جو ہے نا وہ خالی ماں باپ کو پیار ہے اور ہاں ہر ڈانس سے پہلے نا ہر ڈانٹ سے پہلے ایک ماں ب اپنے بچو جو کو سینے سے لگا لیتا ہے کی بیرا کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے وہ یہ
لیکن حد میں رہ کے کیونکہ اگر ہاں ماں باپ نے خاص کر ایک مان حد سے زیادہ ڈیل د نا بچے کو کل کو یہی بچہ اللہ نہ کرے کسی برے راستے پہ چلے گا تو سب سے پہلے اگر کوئی گربا ہاتھ میں ہوگا دوسروں کے تو وہ اس کے ماں باپ کا ہوگا
وہ تو صحیح بات ہے اس لیے پتہ ہے اس لیے بولتے ہیں نا کہ مطلب ہر ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے اس کو کہ میرے حساب سے ہر دن میں کچھ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ پانچ منٹ ایسا کرنا چاہیے جس میں وہ اپنے اولاد کی باتیں سن سکے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ڈسکس کرے بچہ آپ کے ساتھ ایسا ہے ویسا ہے تاکہ وہ بھی وہاں سے شیئر کرے اور فرینڈلی رہنا چاہیے بچے کے ساتھ جب ہم زبرد دستی کرتے ہیں نا بچے کے ساتھ تو وہ پھر ڈر جاتا ہے اگر چاہے ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ آتا ہے وہ نہیں بول پ
بول پتے ہیں ہاں صحی بات ہے دیکھو دیکھو کیا ہے پہلے تو بچے آپ کی بات صحیح ہے بچے کے ساتھ بیٹھو مشورہ کرو اس کے ساتھ ڈسکس کرو پرابلم کو حل کرو اسے اتنا مطلب اتنا اچھے نہ ہو اس سے کہ وہ آپ سے کچھ چھپائے نا دوسری بات اگر اس نے غلطی کی تو اس کی سمجھائے اگر ضرورت پڑی تو روک ٹوک دی سر بچی کو محسوس کروائے کہ آپ اس میں آپ اس سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ غلطی کرے رسول ال وسلم بچوں سے بہت شفقت فرماتے تھے لیکن انہوں نے ہی ہمیں س کھایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے کیونکہ یہی بچہ کل کو ہمارا نام روشن بھی کرے گا اللہ نہ کرے اگر کچھ غلط ہوا اور بدنام بھی کر سکتا ہے
کو پتہ ہے دیکھو مطلب اصل میں ہر ابھی جو بھی مسئلے ہوتے ہیں بچے اوراں مطلب ماں باپ کے بیچ
ہاں ہاں
ریزن یہ کہ موبائل فون بھی ہے جو ہم موبائل فون لے کے کہ بیٹھتے ہیں بچے بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ آتے ہیں میں نے ایسا کیا ویسا کیا ہمارا پورا دھیان جو ہے وہ موبائل کی طرف ہوتا ہے اور بچے کی بات بھی نہیں سن پاتے ہیں تاکہ وہ ہم سے جھوٹ بھی بولتے ہیں آسانی سے جھوٹ بولتے اور چلے جاتے ہیں جب ہم ایک چیز کرتے ہیں یہ فون بند کر کے سائڈ میں رکھیں گے اور بچے کو کانسنٹریٹ کریں گے اس پر دھیان دیں گے کہ نہیں بچہ ایسا ہے ویسا وہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا وہ بھی جھوٹ کم کرے گا وہ بھی سوچے گا نہیں میرا جو ماں باپ تو یہ اچھے سے میری بات سن رہا ہے
ہاں یہ بات تو
بھی بولے گا میری بات کی اہمیت ہے
ہاں یہ بات بھی صحی ہے
بچہ پت ہے کیا ہے بچہ بغیر دیوار کے باغ کی طرف ہوتا ہے مطلب ایک باغ جیسے ہوتا اس پہ کوئی دیوار نہیں ہے یہ بادشہ وس باگے گا جس سائڈ مرضی ہوگی اس سائڈ جائے گا جہاں مرضی ہوگی وہاں جائے گا لیکن پھر اس کو پانا پیار سے پانا ہے اس کو تو اس کو مطلب اور جو کہتے ہیں نا اس کو سچ میں کہ خودود دیوار دینا
ہاں ہاں یہی ہے نا دیکھو یہی ہے نا بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ کہتے ہیں بلکہ بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں بچے سچ بول خود جوٹ نہ بولے وہ وہی سیکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں بچہ نماز پڑھے تو اس سے اپنی سط مسجد میں لے جائے مطلب باپ کا فارض ہے اس
اصل میں بچوں کو گھر میں پہنے سے ہی یہی سکھانا ہے کہ بچہ مطلب جھوٹ نہیں بولنا ہے بڑوں کی عزت کرنی ہے چیزیں توڑ کر نہیں پھینکنا مجھے پتا ہے مجھے سب سے زیادہ بری پوری عادت کیا لگتی ہے ب چلو اگر کوئی بچہ کوئی چیز توڑتا ہے نا پھر پھینکتا ہے
ہاں وہ غلط عادت ہے
سب سے زیادہ مجھے
اس پہ ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے جب وہ گود نہیں ہوتے ہیں نا تو ایک کلاس وہلا گائے ہمیں یہ نہیں کہنا ہاں ہاں ہاں دیکھو اس نے کیا کیا تھوڑا تھوڑا گود میں تو وہ نہیں سیکھے گا لیکن اس کو ڈانٹ کے اس کو ڈانٹ کے انڈائریکٹلی ہم اس کو بھی سمجھا سکتے ہیں
ہاں ہاں ہاں صحی بات ہے
اندر ادب والا اور پر سکون رکھو راکھی بچہ خود بخود وہی سیکھے گا
ہاں اصل میں بچوں کو تھوڑی سی مطلب دیکھو کیا کرنا چاہیے اگر بچے کو اسکول میں ہوم ورک دیا ہے ہوم ورک کرنا ہی کرنا ہے بچے کو بولنا ہے کہ بیٹا اگر ہوم ورک نہیں کیا تو آپ باہر بھی نہیں جا سکتے ہو ہوم ورک نہیں جی بھی نہیں ملے گا
بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے اور ایک بات ہے
ہھ میں رہتا ہے بچہ
ہاں اور سب سے ایک بات اچھی یہ ہے بچے کو پیسے نہیں دینے چاہیے ہاتھ میں کیا پتا باہر وہ پیسہ کس
ہاں وہ بات بھی صحیح ہے اور بچے کو مارنا مارنا بھی نہیں چاہیے نہیں ماں اور سے بچہ ڈرتا ہے
بالکل
لیکن سدھرتا نہیں ہے
کھانے کے لیے خود چیزیں لاؤ مہنگی سے مہنگی چیزیں کھلاؤ اچھی ہیلدی ڈائٹ کراؤ بچے کو لیکن پیسہ کیش اس کے ہاتھ میں یا موبائل میں آج کل ہر کسی کے پاس اپنا اکاؤنٹ ایم پے جی پے کچھ پے وہ کی ل ا تھا ہے یہ گال ہے کیونکہ دیکھو پہلے ہی سات سال کی عمر پہ نماز کی عادت ڈالے دس سال پر پابندیاں کروائے قرآن کی تعلیم کروائے نماز ترجمہ یا چھوٹے چھوٹے عادت یاد کرا ہے
اس کے کردار جو ہے نا وہ ہماری عاماں سے ہی سیکھتے ہیں ہماری نصیحت اتنی کام نہیں آتی ہے پت ہے نصیحت سے بچہ دس پرسینٹ آگے آئے گا لیکن جب وہ ہمارے آام آال دیکھے گا نا تو وہ نائنٹی پرسینٹ سیکھے گا
اور کیا یہ بات صحی ہے یہ بات صحیح ہے انسان کو چاہیے ایک ماں باپ کو پہلے خود
ہاں ہاں کھ صحیح بننا ہے دیکھیے ہم
پھر بچا بھی رہے گا
ہم کبھی کبار بولتے ہیں بچے کو فون پہ جب کوئی فون آتا ہے تو بولتے ہیں بچہ بول دو مما گھر پہ نہیں ہے یا بابا گھر پہ پہ نہیں ہے تو بچہ بھی وہی سیکھ سات
بالکل جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں کیونکہ مذہب میں بولا ہوا جھوٹ بھی جھوٹ ہی کہلائے گا اور رئلٹی میں جھوٹ بھی جھوٹ ہی کہلائے گا اور بچہ وہی کرتا ہے
ہاں ہاں اور کیا کرے گا وہ تو وہی جو جو بچہ سیکھتا ہے وہ تو اصل میں بولتے ہیں نا جو ہم اگاتے ہیں وہی گ وہی جو بچہ سیکھے گا تو وہی ہم وہ اور کیا اصل میں بچے کو معافی مانگنا سکھانا ہے
ہاں بڑوں کی عزت کرنا سکھانا ہے ہاں صبر شکر یہ سب کھانا ہے اور بچوں کو عادت دلوانی ہے ہر کسی چیز کی
ہاں ہاں گل نہیں ہوگی ہاں اصل میں کیا کرنا ہے کہ اگر آج سہوولت ہے لیکن بچے کو نہیں دینی ہے کران ہے ویٹ تھوڑا سا تاکہ وہ آگے کے لیے
سبراج جائے اس میں ہاں آپ کی بات صحیح ہے
چلو پھر ٹھیک ہے
اوکے ٹھیک چلو ٹھیک اللہ حافظ